ہیلو وعلیکم السلام ک بھ گا ہاں بھائی جان ہم خالیے آپ بتائے کھائے کہ نہیں کھائے
ہاں ہم بھی کھالیے اور بتایہ کھانا آپ کون کون سیکھائے ہیں بھائی جان
بھائی جان ہم تو کھائے ہیں کریلا کا سبزی انڈا بھجیا پاپڑ یہ سب کھائے ہیں بھائی جان
اور بتائیے
ہم ہم کھائے ہیں دال بھاہ ہاں آلو کے بوجیا اور جو ہم جانپس اور بتایے گھر میں ا بوا ابو اور ممی جان سب خریت
ہاں بھائی جان سب خیریت بھائی جان آپ بتیں نا اپنے ابو امی جان کا خیریت
ہمارے یہاں بھی سب خیریت
بھائی جان آم کا ا چار تو لگا ہی ہوگا آم تو بہت زیادہ پڑ رہا ہے
ہاں ممی جان لگائی ہے آم کا جو ٹکولا نہیں ہوتا ٹکولا کا تو اس کا اور آا کا نیمو کا اورمارچا کا بھجان اچار ماممی جان بنائی
واہ وائی جان کبھی ہم کوئی بھی کلائیے بھ جان
ہاں ضرور ضرور بول جائیں گے آ اور بتائیے گھر میں کون کون ہیں آپ کے یہاں بھائی جان
ہمارے یہاں بھائی جان امی جان ہے پپو جان ہے بھائی جان ہے اور بہن جان یہ سب ہے آپ کے یہاں بتائے نا بھائی جان
ہمارے یہبھی اور یہی ج نا کوئی بھیا ہے بھائی یہی ب بہن اببو اور امی جان اور دادی جان ہےا دادا جان کی ڈیٹ ہو
اورر ب تن میں موسم کیسا ہے بھائی جان وہاں کا
ہمارے یہاں تو یہی بارش ہو رہی ہے ابھی اور بتے آپ کے یہاں
ہمارے یہاں بھی بارش ہو رہی ہے بھائی جان
چلیے ٹھیک ہے آپ یہاں لائن ہوک دیک کرے گا ہمارے یہاں تک
ہاں بھائی جان ہے لائٹ
ہمارے یہاںبھی اب نہ چل رہا ہے بات ابھی تھوڑا دیر میں کرکٹ بھائی جان بولیا
ہاں کتنا بھائیے
ک ہوا بھائی جان
ج ہوگناا ب بند
نس
ج
بھ ج نلو ہیلو بھائی جان کیا کش ہو ہے گ بھائی جان
ارے بھائی جان ادھر بارش ہو رہی ہے نا بھائی جان تو بھائی اچار لانے گئے تھے بھائی جان
اچ چلی چلیے چلیے ٹھیک ہے ہاں
اور بتائے بھائی جان کہاں پہ آ آپ بھائی جان
ہم تو ابھی ن بارش ہو رہی نا چھت پہ تھے ہم بھی چلے آئے نیچے
ہاں بھائی بھ جان آپ کے باغیچے میں کون کون سا پیڑ ہے بھ جان
ایک آم کا ہے اور باقی سب ہے لیچی کا ٹہل
ارے بھائی جان اس سب میں مطلب کون کون سا کھاد ڈالنا پڑتا ہے تھوڑا بتا سکتے ہیں کیونکہ میرا تھوڑا تھوڑا پتاہ پ کیڑا ہو جات رہا ہے
کا بگانی میں
ہاں ہاں آم کے اور لچی کے سارے پڑ پہ اور ک ہھلکا تو اگ ہی نہیں رہا اگ رہا ہے تو کیڑے کاٹ کے ختم کر رہے ہیں
اےج جیسا رہتا ہے گاس کے پ لگانے پڑتا ہے ہو دکان میں لٹے اس دو پھر بھی دکان میں پوچیے گا آپ جا کے گ
ہاں بھ ج ہوتا ہے مطلب اس کو مٹنگ جیسا ہوتا ہے
ہاں ہاں وہ صحی ہوتا ہے
اور لچی اور لچی ہے آم کا ہے اور کٹہل کا ہے اور کیرا کا ہے نیمبو کا ہے اور بارا والا سنترا رن جاتا ہے وہ ہے اور سبزی میں تو نارمل سبزی ہے ساگ ہے کیرلاا تو بولے لیکن یہ کیا بولتے کٹہحل ہے اور بھنڈی اور ٹماٹر مرچی یہی سب ہے بھائی بان
وہ بیٹ اپ یہاں تو کھا جات تھا کھائے ہوں گے
ارے بھائی جان کوئی کاٹنے والا مل ہی نہیں رہا بھائی جن جاتے ہیں چڑھنے تو گاچ اس پہ لگا لیتے ہیں اس کے بعد چڑھتے ہیں آدا دور اس کے بعد نیچے اتر جاتے اس کے بعد ڈھیلے ڈھیلے مارتے رہئے توب بھی نہیں گرتا کیا بھائی جان
آپ کو ڈور لاؤ ہوگا بھجن نہیں
ہاں بھائی جان یہی بات ہے مطلب چڑھنے کے بعد چڑھنے کے لیے تو پورا مطلب رہتے ہیں پہلے کہتے ہیں ہاں چڑھیں گے اس کے بعد تھوڑا دور چڑھنے کے بعد پت لگتا ہے نا چڑھا جائے گا کہ نہیں اس کے بع تھوڑا سا چڑھ کے اتر جاتے ہیں
ہاں بھائی ج یہ بات صحی ہے بھ جو باقی ہم لوگ یہان کے لیےجتے ہیں نا اس پیسہ لگتا
ہاں بائی جان
اور بتائیےنے جانے کے پلان ل نہیں بے
ارے بھائی جان ہے نا پاس میں تو جانے کا پلان ہے موتیہاری پکڑی دیال سرسا بترولیا یہ سب جانے کا پلان ہے آپ کو بتائیے نا
ہاں ہم کو بھی جانا تھوڑا تہڑی پارک وارک میں گھومنا ہے گند م
ہمو اچھا اور
اور یہی جائیں گے گھومنے اور اور بتائیے آپ کو کہیں تو جانے کا من کر ہی رہے گا
ہاں بھائی جان ہم کو تو جانے کا ڈریم تو ہے مطلب گووا منالی رسیا اور یو ایس اے کینیڈا یہ سب جانے کا اور کیدار ناتھ و فیوریٹ
ہاں بتائیے آپ رسیا جائیے گا تو ہم کو بھی بتائیے گا رسیا جانے کا ہمارا بھی ایک س ڈریم ہے
رسیا میں چلیے گا نا تو اس میں سویٹر موٹا موٹا لے لیجیے گا اور بڑا والا بیگ لے لیجیے گا ضروری ہے لے لیجیے گا
ہاں ہاں یہ ٹھنڈا تو لگبے کرےیں ہیں ٹھیک ہے سنے ہیں اس کے بارے میں کبھی گائے ہیں ن ان بھی
تھوڑا تھوڑا مطلب ہے نا ضرورت سامان بہت زیادہ لے لیجیے نہیں تو وہاں پہ مطلب ٹکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے
ہاں فائ جہ نہیں بسا
یہی بات ہے بہت زیادہ اور بتائیے نا بھائی جان پڑھائی وڑھائی کرتے ہیں کہ نہیں بھائی جان
ہاں ہم پڑھائی تو کربے کرتے ہیں بھائی ج اور بتائیے آپ کس کا چم ہے
ہم تو بھائی جان نائنتھ ککا میں آپ کون سے ککشا میں بھائی جان
ہم بھی نائنتھ کی ککھا میں ہے بھائی جان
ارے بھائی جان ہم دونوں تو سیم سیم ککھا میں کون سا سبجیکٹ اچھا لگتا ہے بھائی جان
اور ساماجک وجیان اور ایک میتھ میتھ میں ہم بہت تھوڑا کمزور ہے پھر بھی سمج ج
ہاں بھائی جان بچپن میں بہت اچھا لگتا تھا میں ہم لوگوں کو بہت فیوریٹ تھا جوڑ گھٹا بناتے تھے اسی میں بہت زیادہ ہم لوگ بوجھتے تھے میتھ کا کہن گ ہم لوگ
اور بتائیے میٹرک پاس کرنے کا کوئی پلان لیکن کون سا سبجیکٹ لیں گے
بن ہم تو لیں گے آرٹ یا پھر سائنس لیں گے سائنس میں تو بہت سب کوئی لیتا ہے سائس لیکن بہت پربلم ہوتا ہے سائ میں
نہیں سائنس جان نہیں پا آگے بہت آسان مطلب کوئی سائنس سے ہی ٹھیک رہتا ہے
ہاں یہ تو بات ہے لیکن بہت بہت لوگ لیتا ہے نا
ہوں چلیے چٹے
کیسا کھیتی بی کیسا چل رہا ہے بھائی جان
ہمارے یہاں ابھی تو جو پڑا تھا نا کھیت میں مکئی پڑا ہوا تھا بھائی جان جو کٹا گیا ہے م آج ک جٹ نے اٹا جان
ہاں
وہی بس اور ب بیا ر گ بابی جان لانے کے لیے ابین گائے ہوئے ہیں
ہاں
آئیں گے تو وہی سیٹیں گے اس کے بعد جو ہوتا ہے نا بڑا بڑا ہرتا ہے اس کے بعد روکنی ہوتا ہے پھر پسانی وانی کروانے کے بد بھائی جان اور بتائیے آپ کے یہاں
بھائی جان ا ابو جان کیاتے صبح پہ جانے کے لیے تو وہاں پہ صبح پہ بھیڑ نہیں ہوتی ہے بھائی جان ہم بھی آج ہی لائے ہیں بھائی جان کتنا چھ سو پچہتر روپے کا پانچ کٹھا میں بونا ہوگا نا تو چھ سو پچتر کا ہو جائے گا بھائی جان پڑا ملا کرڑ
میںیری ابو جان جاتے ہیں ہر آنے کے لیے
چ نا اسی لیے پتا ہے ہم کو بائی جان
چلیے ٹھیک ہے ا بتائی آپ کے گھر میں کون کون ہے
ہائی جان ہھائی جان ابو جان م ج اور بن جان اور کھیتی کھیت جوتانے کا کتنا روپیہ لیتا ہے بھائی جان
ہمارا یہاں کاٹھا پڑ جاتا ہے یہی دو تین سو روپیہ
دو تین سو ہمارے یہاں تو بہت زیادہ پڑتا ہے چار پانچ سو ہو جاتا سو دو سو زیادہ لیتا ہے
نہ ہے بھ جان
ہ رہ ہ بھائی جان ڈب گا آپ کا کتنا ہے بھائی جان
ہمارے یہاں جو کہ دادا دادا جان پر دادا جان کاطلب ہوتا ن بہت پرانا پرانا زمین ہمارے پاس بھائی جان
اچھا بھائی جان وہ تو بہت مطلب دادا پر دادا لوگوں کا زمین ہو کر جا
اور بتائے بھائی جان آپ بائک چلا لیتے ہیں
ہاں بھائی جان بائک تو بہت اچھا چلاتے ہیں بھائی جان وہ کتنا منیمم اسپیڈ چلاتے ہیں ساٹھ ستر ایسے ہی قریب نہیں تو نارمل کبھی ایسا من نہیں رہتا تو نارمل چلاتے ہیں دس بیس ایسے تیس اور بتائے نا بھائی جان آپ کو
بائک میں چلانے آپ کو کون سا لگتا ہے بائی جان
میرے کو تو اچھا لگتا کے ٹی ایم پلسر جو ہی بائک دے دیجے مطلب پلٹینا اپاچی کے ٹی ایم ایم ٹی کچھ بھی دے دیجیے میں چلا لیتا ہوں اچھے سے آپ کو بتائیے نا بھائی جان کون کون سا اچھا لگتا ہے بائک چلنا
ہم چلاتے ہیں ابھی ہمارے گھر پر جو خریدے نا ابو جان تو وہی اسپیڈ ڈیلر سے ہم کو فرینڈ کے چلاتے ہیں ہمارا جو کہ اپاچی ہم کو زیادہ آ پاچی اچھا لگتا ہے میں ڈریم اور بتائے آپ کا ڈریم کچھ تو ہوگا خریدنے کے لیے
ہاں بھائی جان ہمارا ہے نا کے ٹی ایم خرید لیں گے دو تین سو نبے بھائی جان آتا ہے تین لاکھ پنچانوے ہزار مطلب پورا لے کر چار لاکھ پڑتا ہے آپ کا کتنا
اٹھائے لاکھ مل جاتا مطلب دو لاکھ اسی ہزار کا بھائی جان ملتا ہے ہو والا جو
ارے بھائی جان وہ تو دیکھے ہم کو اتنا قریب سے لگا ہے دو لاکھ پچیس ہزار کی دیکھیں کہیں پے یہ تو بہت زیادہ ہو
ہاں ہو بھی سکتا ہے سیکنڈ ہینڈ بھی ہو سکتا
ا اور اور بتائے گاڑی واڈی
کر کے بہت اچھا لگا کبھی اور آپ سے بات کریں گے اللہ حافظ
ہیلو
کر کے بائی جان بہت
ہم ہم کو بھی بہت اچھا لگا بھائی جان پھر کبھی کال کریں گے خدا حافظ
خدا حافظ
ا گ